چاہتے جو ابھی بریک سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہتے تھے تو کیا کہنا چاہیں گے
بولا ہے کہ یہ جو آپ نے ایک بات صحیح کہا کہ جو جس کے پاس پیسہ ہو اور جس کے پاس نالج ہو جس کے پاس ایجوکیشن ہو وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ڈاؤن فال کر دوں ہاں جی
جی آپ نے بات نہیں کیا کاٹ کیوں ہو گئی
نہیں بات تو چل رہی ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کو
ٹھیک ہے بتائیے بتائییں جو
یہ بتایا کہ کفایت صاحب کہ وہ آپ نے ایک بات سچ کہا ہے کہ وہ جو سی ایم ہے ان کا اس کے پاس بت ڈر سارے پیسے ہے
ہاں وہ وہ ایک کروڑ دو کروڑ چارج لیتے تھے اس فلم کا جو بھی جس بھی فلم میں وہ جانا چاہتے تھے
جو بھی وہ براڈ کاسٹ کرتے تھے اس میں اس میں وہ دو لاکھ دو کروڑ تین کروڑ لیتا تھا اس کے پاس کافی سارا پیسہ لیکن اس نے کیوں ایجوکیشن اس نے کیوں پالیٹکس میں سیاست میں اپنی ٹانگ لڑائی کیونکہ اس کو کو پتا ہے ایک جو ایجوکیٹڈ ہوتا ہے اس کو پ پتا ہے کہ جس نے تعلیم یافتہ ہوتا ہے اس کو پت ہوتا ہے کہ دیش میں غلط کیا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اپنی بات جائے گی آپ کیوں خلاف ہے ابھی آپ کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں ابھی کفایت صاحب لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے سھ غلط ہو رہا ہے ہمارے ساتھ انیائی ہو رہا ہے تو اسی کارن ہمارے جو ایک
میں میں پروڈسٹ کے ساتھ نہیں ہوں البتہ جو لوگوں کا جو رائے مطلب لوگوں کا نہیں ہے جو جو وہاں کے بچے ہیں جو نیٹ کے لیے کر رہے ہیں نا مطلب میں نیٹ کے خلاف لیک لیک پیپر کے خلاف ہو باقی میں پروٹیسٹ ووٹیسٹ نہیں کرنا چاہتا ہ
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں لڑکے آج کل پروٹیسن میں انوالو ہیں ہندوستان کے ان کے رائٹس نہیں ملتے ہیں اپنے مت ملتی ہے تو اسی کارن جو ہے ہمارے سی ایم جو ہے تامل ناڈو کے جو سی ایم ا وجے تھلاپتی اس کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بچوں کے ساتھ انصاف ناان انصافی ہو رہی ہے اس نے اقدام اٹھائے اس نے قدم اٹھائے اس نے اس نے اس نے وہ اپنے اسٹیٹ کو بدلنا چاہتا ہے وہ ترقی کی راہ دیکھنا چاہتا
ہاں بالکل بالکل دیکھیے وہ وہ اس میں وہ اس میں د وہ اس میں دیکھے دیکھے دیکھے دیکھے میری بات سنیے آپ چلا رہے ہیں دیکھے کیا دیکھے میری بات سنیے آپ دیکھیے جو اس کا جو موٹو ہے وہ کسی مطلب کسی شیعہ کمیونٹی کے لیے نہیں ہے جو کسی کرشچن کمیونٹی کے لیے نہیں ہے سکھ کمیونٹی کے لیے نہیں ہے ہندو کمیون اس کی جو ر اس کا جو موٹو ہے وہ کہتا ہے کہ جو مطلب ہمارے اسٹیٹ میں ہندو ہے مسلم ہے وہ ایک برابر ہے اکول ہے
با صاحب پہلیے میں بات چھیڑ چکا ہوں کہ وہ کیا تھا ہمارے سویدھان میں جب لٹ کیا ہے ہمارا حق ہے کہ کہ سب ایک جیسے ہے چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے کرشچن ہوے کوئی بھی ہو اس نے کہا ہے کہ ہمارا دیش جو ہے سیکٹ سیکولزم ہے سیکولرزم کا مطلب ہے آپ کو پتا ہے
ہاں بالکل بالکل اور بتائیے
اور کیا بتائائےیں ہم آپ بتائیے آپ
آپ تھک گئے ہیں شاید
جی
آپ تھک گیے شاید
نہیں نہیں نہیں آپ بتائیے میرا کوئی راہل جیسوال فون کر رہا ہے یہ کون ہے
ہ
راہل جیسوال کوئی فون کر رہا ہے
کسم سے کس کس نمبر سے
پتہ نہیں ایٹ فور نائن ون ایٹ ٹو ٹو فائیو نائن سیون
یہ اے سی پہ کر رہا ہے کاریا پہ
نہیں نہیں نہیں ڈائریکٹ کال کیا تھا کسی نے
کسی آرمی والے نے کال کیا ہوگا
پتا نہیں مجھے کیا کرے گا اور بتائیے آپ
پتا نہیں بس بڑھیا
تو مجھے یہ بتاؤ کہ آج کل کیا چل رہا ہے
اج کل تو فاغ چل رہا ہے بھائی
اچھا مزہ ہے
مزہ ہے بہت
کتنے
بہت سا
اور سنائیے آپ
ہم کیا سنائیں گے تو ہم تھک چکے ہیں ابھی
اچھا
ہاں
مجھے بولتا ہے کہ آپ کا ڈاٹا ختم ہو گیا کیا واقعی میں ڈاٹا ختم ہو گیا ہے
نہیں نہیں جو مزہ کرا تھا دیکھیے میں کچھ سناؤں گا آپ کو دپن یہ سورج ہے یہ سورج کے بارے میں کچھ بتاؤں گا یہ سورج ہے سورج بہت گرم ہوتا ہے سورج ہمیں روش نہیں دیتا ہے سورج کا رنگ پیلا ہوتا ہے سورج صبح صبح کھستہ ہیں ہیں اور شام کو چلتا چلا جاتا ہے سورج ہمیں گرمی دیتا ہے
اچھا
بالکل
ٹھیک ٹھیک
ہاں تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے بارے میں
ا یہ کہوں گا میں آج زمین پہ گیا تھا لیکن کافی مزہ مجھے آیا
دپن یہ علی کا گھر ہے وہ اپنے ابو امی کے ساتھ یہاں رہتا ہے اس گھر میں اس کے دادا دادی اور بہن بھائی بھی رہتے ہیں وہ سب آپس میں مل جل کر پیار محبت سے رہتے ہیں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں علی علی کا گھر صاف ستھرا ہے وہ سب ا وہ سب مل جل کر رہتے ہیں ٹھیک ہے علی کا گھر گھر سے علی کا گھر سب کو بہت اچھا لگتا ہے
پرابلم کرو گے کہ بھائی صاحب آپ کا اور تو بہت زیادہ کمزور ہے آپ تھوڑا سا اچھے سے پڑھیے
نہیں نہیں ٹھیک سے پھرراؤ بھائی
نہیں نہیں کہاں پت رہ
آپ میری بات نہیں سن پا رہے ہیں نا اس لیے اس کو نیٹ ورک ایشو آ رہا ہے تھوڑا س سا اس لیے آپ کو
بولیے بولیے آپ
آپ بولیے آپ کو آپ کوب ملیں گے یہ کال کے اسی لیے آپ کو زیادہ بولنا ہے
ہ
اس کال کے لیے آپ کو پیسے ملیں گے
میں کہتا ہوں آپ کو کہ قدرت کا ماحول کتنا اچھا ہے قدرت نے جو بنایا ہے اس کا پھنڈا کیا ہے قدرت کا ہے ایک ہزر لاق ہے سو فت لائق ہے کفایت صاحب قے کے کار اپلیکیشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ
او بہت بڑھیا ایپ ہے یہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اور اچھے اسس سے پڑو
اس میں لوگ بہت کم ہے نا کیونکہ اس میں اب ان کو کچھ ملا نہیں ہے اس لیے شاید کم ہے کہ باقی
نہیں کام نہیں ہے کام نہیں ہے چلاتے ہیں لوگ آپ کو پتہ نہیں ہے ان کا
لیکن ہمیں ان کا نمبر لینا ہوگا ہے نا
کنکہ
لوگوں کا جو چلاتے ہیں یہ
ہاں بالکل بالکل سر آپ لیجیے گا ان کا نمبر آپ ان کو کال کیجیے گا تو آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے گا دیکھیں گے کتنا ملے گا پھر لاسٹ میں
مجھے کتنا ملتا ہے پانچ کالوں میں آپ بتائیے
پت نہیں آپ آپ کو پہلے اکاؤنٹ ویریفکیشن ہوگئی پھر
اکاؤنٹ آپ نے کیا اس میں
کیا
آپ نے اس نے وہ اکاؤنٹ لنک کیا
وہ کہاں ہوتا ہے وہ کیا تھا کہ پہلے آپ وہ کرو
کیا کرو
وہ کہ تھا کہ پہلے آپ کچھ کار کر لو وہاں پر وہ دکھاتا نہیں ہے پیمنٹ کا
ٹھیک ہے میں بتاؤں گا نا وہ پہلے آپ کو ٹرائی کریں گے آپ کو دو روپیہ سینڈ کریں گے
وہی نا وہ کچھ ہوتا نہیں ہے وہاں اس لیے وہ کہتے پہلے پانچ کال کروا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر کال کیجیے گا آپ
کل کمپلیٹ ہو گئی کیا نہ
نہیں یہ ہاں ہاں یہ لاسٹ ہے
یہ لاسٹ چ رہے ہے نا
ہاں اس اس کے بد میری بھی لاسٹ ہے تو
اچھا
ہاں پھر کریں گے پڑھائی ٹھیک ہے
اب ٹائم ہو گیا ہے نماز کا اب نماز کی بات کریں گے انشاء اللہ
ایک کال کریں گے دس منٹ کے لیے جب تک یہ ہو جائے گا میرا بھی
میرا بیٹری اٹھارہ جا رہا ہے نا اوپر سے پاور نہیں ہے
کٹ کروں گا یہی سے
نہیں میں ابھی خود کروں گا ابھی ٹائم ہے تو جب دس ہوگا تو میں آپ کو پھر کال کاٹ کر گا
ٹھیک ہے کوئی دقت نہیں تو
وہ جو ہم نے کال دس پچپن پہ کاٹا تھا اس کو سکس فورٹی سیون آیا تھا
کیا
چھ ستاون
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے بات کریں گے نا
ہاں
ہاں ابھی بیس منٹ تک کریں گے لگ بھگ
اس ٹائم نہیں ہو پا گا میرا بیٹری کم ہے اس لیے
بیٹری کتنا پرتیشت ہے آپ کا
اٹھارہ
وہ اٹھارہ تو ٹھیک ہے جھوٹ مند بولو اٹھارہ اگر ہوگا تو میں کال ہی نہیں کروں گا کبھی
اللہ کی قسم سچ بول رہا ہوں
ٹھیک ہے کچھ اسٹوری بتاؤ آپ اس کے بعد میں کال کروں گا خط ختم اور میں پھر سو جاؤں گا
نماز نہیں پڑھنی ہے
ہاں ہے نا پڑھنی
پھر
تو ابھی ٹائم ہے نا وہ سات بیس کو نمازے ہے نا
اچھا
سات بیس کو ہے نا نماز ہے کہ نہیں جوٹ مند بولو
سات پچیس کو ہے سات تیس کو ہے سات چالیس کو ہے
سات چالیس کو تو پھر ابھی تو آدھا گھنٹہ سے بھی اوپر ہے نا
تھوڑا سا ہم باہر بھی نکلیں گے نا چکر کریں گے تھوڑا سا
تو اب بیید میں نکلے گا اس میں کیا دقت ہے آپ کو
میرے پاس پاور نہیں ہے نا اس لیے میں بیٹھتا ابھی ہم پڑھتے
اچھا یہی کریں گے نا پھر میں کال کمپلیٹ کروں گا اس کے بعد اچھا دھنیہ واد ہے
ہ ٹھہرے ٹھہرے ابھی ہم پچپن پہ ہی کال کرتے کریں گے
اوکے اوکے میں کال کروں گا یہ سے
آپ کال کرو گے مجھے واپس
ہاں وہ پرابلم ہو جائے گی نا پھر اگر آپ نے کال نہیں اٹھائی تو وہ مجھے دقت دے گی پھر
آپ کو چار ہے خالی ہے نا چار کال آئے ابھی
ہاں مجھے اب ایک کرنی ہے
ہاں کوئی مسئلہ نہیں وہ کیجیے گا پھر کاٹے گا
ہاں دقت نہیں ہے کچھ بھی
کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی
کیا لگتا ہے آپ کو
اور
نہیں لوٹیں گے
ہوں
تو کچھ بھی بتائیے اپنے بارے میں
چلو اللہ کے حوالے بیٹھو اپنا خیال رکھنا اچھے سے رہنا ہے
کیا آپ کے بچوں بچے اردو ریڈنگ یا رائٹنگ میں ویک ہیں میں کیڑسور اڈلٹس کو پڑھاتا ہوں گھر میں
اچھا
ہاں بالکل
ہمیں ابھی تک اردو میں کوئی مارکس نہیں چھوٹا ہے
ہاں
ابھی تک ہمیں اردو میں کوئی مارکس نہیں چھوٹا ہے
کیا
آپ آپ کو نہیں سمجھ رہے چلو اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ
اوکے